السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
وعلیکم السلام شکر اللہ کا آپ سنا آپ ٹھیک ہو
ہ اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ج ہاں پانچ
ہاں چائے ہی پی رہے تھے اور آپ نے پی
جیھ
کیوں آپ نے کیا کھایا پھر
مان ہی نہیں تھا چائےائے پینے کا اصل میں مجھے میں نکلی نا صبح جم تو وہ ہے خرید تو اننا کینسل ہو گیا اس کو بھائی کو پ پ نہیں کچھ وہ کل نکلیں گے تو مجھے وہی سے بولا چلو ھرو جم بنک میں نے بلا ٹھیک ہے گوم گھوم رہے تھے ساڑھے سات تک مجھے چن چائے پلائی دو سموسے کھلوائے پا فل ہے مجھے جیسے لگتا ہے مجھے زبردستی کھلایا بول رہا نہیں
آپ کا تو ڈائٹ وائٹ اسی کے ساتھ کینسل ہو گیا
ورنہ کیا کل بھی کلا ہے آپ شام کو آنا پیزا کھانے آج کا ڈائٹ اور کل کا ڈائٹ ختم کرو ہوں
اپ جب اب جب پیزا کھانی جاؤ گی تو وہ ہمارے لیے بلانا
ہ بولا میں نے وہ بول رہا ابھی ل میں گھر کا کام نہیں کیا میں مجھے گند کروں گی کہاں میں بچوں کو جلدی پڑھاؤں گی پھر آؤں گی وہ بولتی چھوٹی کزن ہے نا اس کو ہاں اس نے بولا تھا اس اسے بولا تھا میں لاؤں گا ان چھوٹی چھوٹی کزن سے بولا تھا کہ ہاں لو کوئی بات نہیں رہا ہے پھر بول رہا ہے اب نہیں نہیں میں نہیں لاؤں گا ان کو ارے پانچ بجے پانچ بجے مجھے سمبگی
ارے ہمیں بھی لے جاؤ نا ہم بولیں گے ہم ایک ساتھ جائیں گے
آ جؤ آ جاؤ اچھی بات ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے اور میری بیٹی کو بھی لینا
تک
ارے نہیں ہوگی آپ کو لگتا ہے
فل آپ کو پتہ ہے آج میں گئی تھی پھر سے وہاں درگاہ نہیں نہیں میں نے وہ عربی کو بولا کہ مجھے نہیں جانا ہے آج میں جاؤں گی ٹیسٹ کرانے
اچھا
آپ کو پتہ ہے میں میں گئی اس سے آگے والے سائڈ سے وہاں ہوتے ہیں نا وہ کبوتر وبوتر وہاں کتنا اچھا
ہاں ہاں
ہوتا ہے وہاں کے تو
ہاں ہاں
میں آجا انیں کے ساتھ ویڈیو فوٹو
اور صبح مت ہوتا ہے ٹریفک وافک صبح اچھے سے چل پاتے ہیںپ
چم موسم پھر چائے پی
وہی نہا صبح مزہ ہوتا ہے وہاں سے صبح نہ ٹریفک ہوتا ہے نہ کوئی چل رہا ہوتا
ہاں اچھا اتنا اچھا اتنا اچھا بہت مزہ ہوتا ہے میں اس کو بولتی ہوں ہم روز آ کر میں بھی اس کو جانا تھا باہر
جا
ہم روز جاتے تھے لگ جب نا میں نے آپ کو بولا تو ان دنوں ہم روز کے کھا تھے ڈال کےنارے ہرستان پ لیکن مزہ آ
اچھا کیا ہاں آج ہر سا کون کھائے گا آج تم گوشت کھا کھا کے تنگ آ گ
تٹنگ میں بولا تھا ہم کچھ آئس کریم وائس کریم لیکن ابھی بس وہاں سے وہ چائے والے تھے تو ابھی ہم
ہاں اور کیا صبح کون ہوتا
پہنچ گئے ہم
وہی نا سویرے کون ہوتا وہاں سے مجھے بھی بولا ہوتا میں بھی آتی لیکن میں بے ہوش ہوئی تھی
کیوں اچھا نیز میں نے بھی رکھا تھا نا آج مجھے آج لگا کا تھا ہاں ہاں
میں نے کہا مجھے بھی صبح تک پتا ہی نہیں ہے میں کہاں تھی آ
مجھے خود تھا میں نے پہلے ہی سوچا تھا آجمی تو اس نے مجھے کیا آج وہ سے پانچ بجے فون بولو تم ج نکلنا آج میرے ساتھ آج ہم میں آ جا تو پھر میں نے سوچا اگر میں اب اس کو بولوں گی ہاں اب اب اگر میں اس کو پھر سے نہ بولوں گی پھر نکلتے نکلتے پھر سے لڑائی کرے گا
ہاں ہاں ان نے اچھا کیا اب وہ بھی کب ہوتا ہے یہاں
اب شام ہاں اب بولا آنا پیزا کھانے میں نے بولا چل مجھے یہ ضائع کیا جتنا میں نے مجھے تین کے جی ہوئے ہیں نا کم اب یہ ان دنوں مجھے
ہوں ہوں
آئےس
وہی نا اب جاؤ گی شام کو پیزا کھانے ہمارے لیے بھی لانا امگو جاؤ گی
ہاں وہ تو اس کو تو امی کوز کا ہی اچھا لگا ج
چلو پھر ہمارے لیے بھی لانا ویسے تو آپ کی ٹریٹ میں اب پینڈ نہیں کی ہے آپ نے کونی ٹریٹ بھی ہمیں دی جی
پرسنا ان نے انشا کی ٹریٹ کھائی ہے
انسا کی ٹریٹ ہم نے نہیں کھائی اس کو پرسوں جب وہ پیسے آئے نا کچھ کام کے تو پھر وہ تو پھر وہ جلدی جلدی میں اس کو بھائی نے بولا کہ اس میں سے کچھ پیسے تو تب تک اس نے نہیں بولا تھا یہ ٹریٹ ہے اس نے بولا اس کو بھائی نے بولا یہ پیسے دو ہم کچھ کھائیں گے اب اپنے وہ پیسے کمائے وہ وغیرہ تو پیسے دے دو ہم پیزا کھائیں گے پھر اسے دیا پھر جب اس نے لایا نا اسے بولا چلو اسی کے ساتھ آپ کی ٹریٹ بھی ہوگی مطلب ویسے یہ فیصلہ پہلے ہی نہیں تھا اس محمت ج ج مجھے بولو بات ایک ہے نا میں نے بولا تھا پچھلی بار آپ کے پاپا کو ہمیں نا وہ پستتا لائے تھے لیکن ہم نہیں کھاتے تو ہیں آپ رکھو گی وہ ایسی ہے پیکٹ
میں کھاپتی ہوں ہاں پستہ کو وہ کیا ہے
ٹھیک ہے پھر میں بھیج دی ہوں
ہوتی مجھے ڈرائی فوٹ میں پستا بہت پسندس کھاتی ہوں
ہ بہ ن میں بھیجوں گی پھر اس کے ہاتھ مجھے لگا آپ کھاتی ہو
ہاں ہاں وہ میں کھاتی ہوں بوڑی کو ہو گئی ہے بہت زیادہ
اچھا
تھکاوٹ نا آج میں نے اب سوچا میں اوپر سے جاڑوں م
سر سر
جوں گی کیونکہ رے کوو مارتی ہوں نا اوپر سے جاؤ
جیی
دوڑوں بجے تک میں یہی کام اور میں آج ا اس لگیج میں دیکھوں گی مجھے کتنے کاٹن ہو گئے ت ہے کیا بھی سنبھالوں گا گ آج کیونکہ میں
ہمامیں بولا نا
کیا کیا لایا ہے تو میں ابھی کھول رہی ہوں آ جاؤ ابھی
ابھی کو گ پھر ہم آئیں گے ابھی
ہاں آ جاؤ میں دیکھوں گی کیا
ٹھیک ہے ہم اب آئیں گے میں لاؤ گی بہن کو س
دیکھوں
بیک
ہاں
کھولا ابھی کھولا ہ
میں آف کر رہی ہوں کیونک یہاں پہ ہ ڈسٹ اس کمرے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا
ہاں کرو صافا میں باہر سے کوچھ سامان بھی لانا ہے گھر کے لیے دودھ وھ لانا ہے
پھر آنا یہی
اپ کرو کا اپ کرو کمرہ صاف
ہ ا جب ہم آئے نا وہاں سے یو اسمارک سے تو میں نے بولا تھا خریم کو مجھے لے جاؤ لال جو مجھے لانی ہے کچھ ٹی شرٹ اس نے مجھے لیا ہی نہیں لال چوک اس نے بولا یار مت کرو پیسے اب میں آئی نا گھر میں نا اس نے لائی ہے وہ ساری لافافے کو کیا ہے اوپر سے ناٹ پھر اس نے مجھے بولا جو نکلو باہر میں نے لائی بہت خری ٹییک ہے میں نہیں نکلوں گی مجھے اب چینج
ہلو
وہ آئ ہم پھینکتے ہیں نا ڈسٹ بن والے کو ایسے لفافہ اس میں
ہاں ہاں
میں وہ کھول رہی ہ چھ ٹی شرٹس میں ب سوتییہ چا
اچھا کی
تو یک
نکلتا ہے نا ابھی ایک دو دن نکلتے ہیں ٹی شرٹ وٹس کو
ہاں اور کیا ایک دن نکلتا ہوگا جم میں وہاں سے آ کے دھونی پڑتی
آپ کو پت ہے میری فرینڈ ہے نا صدف اس نے مٹ بھی دیا اتنا پیارا بلیک کلر کا نا وہ اس کی مما کا ہے ت آپ کو پتا ہے ماریا کو کیسے سب لڈ
ی کاچلک انشاتی جی کیا میں س ج اس نے کیوں آپ کو دیا اس نے کیوں نہیں خود پہنا
تو تم تم لگاتی ہو ایسے کارڈ سیٹس تو لگاؤ ہ ہ یہ فون آیا شاید
اچ کون کر رہا ہے فون
اسکول سکول
اچھا چلو بس ناا میں کرتی ہوں آپ پوخر
اچھا چلو بیٹھو ہاں ہاں بیٹھو